اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان شکر تھا کا آپ بتاؤ بھائی جان کیا حال ہے آپ کا
بس شکر الحمد للہ آپ کے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ کے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرے یہاں بھی سب ٹھیک ہے اور اسن ہی چائے وغیرہ پی لی چائے وغیرہ پی لی
چائے ہم زیادہ کافی پیتے ہیں
بہت بڑھیا بہت بڑھیا
آپ نے پیچھا آئے
جی ابھی نہیں پی ابھی میں باہر
جیسے آج کل تو زیادہ چائے اور کافی پین جاتی کیونکہ گرمی سے ہال بے حال ہو چکا ہے
جی بالکل آج کل تو ٹھنڈا پینے کا ہی من کرتا ہے انسان کا
ہاں چائے پینے سے یا کافی پینے سے آج کل زیادہ ہی گرمی ہو جاتی ہے
بالکل بالکل
ایسے تو زیادہ ہی ہو جاتی ہے کیونکہ کافی ٹھنڈی بھی پی سکتی لیکن چائے گرم ہی ہوتی ہے
جی بالکل
لیکن جو چائے پینے کے شوقین ہوتے وہ کسی بھی
موسم میں چائے پینے جی بالکل بالکل میں بھی چائے ہر موسم میں ہی پیتا ہوں میرے لیے دو کپ چائے دن کے ہونی ہونی چاہیے
صحیح بات ہے
اور بتائیے کیا حال چال ہے آج کیا چل رہا ہے زندگی میں
بس چل رہا ہے یہیں میرے دوست کی شادی ہے اور
پھر تو آپ کو مبارک ہے
وہاں مبارک تو ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنے شادی پہ ان کا خرچہ ہو رہا ہے ابھی تو پوری شادی جو دعوت وغیرہ رہتی ہے وہ ابھی ان نے نہیں لیکن اس سے پہلے کا خرچہ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہو رہا ہے اور آج کل کی مہنگائی میں دیکھے تو آج کل چھوٹا موٹا خرچہ بھی انسان کو زیادہ ہی لگنے لگ گیا ہے
ہاں آج کل آپ دیکھیں گے آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اگر ہم آج دیکے سونا اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے جس جس سے کہ شادی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے آج کے دور میں میرا ایک دوست ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگر وہ آگے جا کر مستقبل میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا اگر وہ زیادہ نہیں کما پایا
جی بالکل
تو اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو پھر میرے خرچے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جو کہ میں پورے نہیں کر پاؤں گا پہلی شادی کے آج کل کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے آ جو ماحول ہے ہمارے ماحول میں آج کل جو شادیاں ہوتی ہے کم سے کم بیس تیس لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد شادی کے بعد کے خرچے الگ
جی وہی میں بھی بول رہا ہوں کہ آج کل کی شادیاں کرنا بدعت جیسا بن گیا ہے کہ کی کے لوگوں نے اس کو اتنا اتنا سخت بنا دیا ہے کہ جو
اصل میں یہ مجھے میرے خیال سے یہ غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم نے جو نئے نئے رسومات لائے ہیں شادیوں میں
جی بالکل وہی دیکھے تو آج کل کے اگر کسی کے یہاں مہندی رات پہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ وہ بہت ساری چیزیں میسر کرتے ہیں جو ایک عام آدمی جو کم طبقے سے بلانگ کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل
صحیح بات ہے جو ہمارے معاشرے میں جو
ایسے لوگ ہے جو کماتے بہت زیادہ کم ہے کچ زیادہ نہیں کماتے کم ہی کم آتا ہے ایسے لوگ ان کے لیے پھر شادی کرنا بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے اس میں اور اسی وجہ سے آج کل کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں شادیاں بہت دیر سے ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی بڑی وجہ یہی ہے کہ شادی میں آج کل بہت زیادہ خرچے ہوئے ہیں ہم ایسی ایسی نئی رسومات یہاں پر لا رہے اپنی شادیوں میں جو کہ ہمارے لیے بہت پھر پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ان کے لیے خرچہ کرنا
جی بالکل بالکل وہی ہے کہ آج کل آج کل میں اگر دیکھے تو شادیوں کا جو جو لوگ پہلے شادیاں کرتے تھے اگر پہلے کے زمانے کی بات کی تو وہ لوگ پہلے دیکھتے تھ کہ جو جس انسان کے ساتھ جس آدمی کے ساتھ ہم شادی اپنی بیٹی کی کر رہے ہیں تو وہ کماتا ہے کہ نہیں وہ اچھے خاندان سے ہے کہ نہیں لیکن آج کل دیکھیے تو آج کل کے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں کتنی گاڑیاں ہیں اس کے پاس کتنا کمات
آج کل زیادہ توجہتے تھے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کماتا ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے جلدی لیکن جو بیچارہ کم کم آتا ہے جیسے میرا دوست ہے
جی
وہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اب اس اس اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شا یہ ارادہ ہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کو پہلے یہ کرنا پڑے گا کام آپ کو ابھی سے محنت شروع کرنی پڑے گی جس سے کہ آپ اس قابل ہو جاؤ کہ آپ شادی کر لو
جی بالکل بالکل لیکن جو آج کل کا مہنگائی کا دور ہے تو اس میں دیکھیے جائے کہ آج کل جو روزگار اپلبد ہے لوگوں کے پاس تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہی دے پاتے ہیں دس ہزار بیس ہزار کی نوکری کر رہے ہیں
ہاں پڑھے لکھے نوجوان آج کل دس ہزار بیس ہزار نوکری کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے گھر کے چھوٹے چھوٹے اخراجات ہم ان پیسوں سے پورے نہیں کر پاتے
جی بالکل اگر آج کل دیکھے ہم مڈل کلاس فیملی کی بات کرے تو وہ دس ہزار پندرہ ہزار میں تو ان کا کچھ ہوگا نہیں کم از کم چالیس تیس چالیس ہزار مہینے کا خرچہ ہو ہی جاتا
تو اس پہ ٹھیک ٹھاک گزارا ہو سکتا ہے آج کل ایک
جی وہی ہے کہ اس پہ ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا ہے لیکن اگر دیکھے تو جو نوجوان ہیں جو
نیا نیا کام کرنا شروع کیا ہے ان نے تو ان کو دس ہزار بیس ہزار پہ تو وہ گھر چلائیں گے کیا کریں گے یہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے تو اس لیے کوئی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر میں دس ہزار بیس ہزار کما رہا ہوں میں گھر چلاؤں میں شادی کے لیے چیزیں لوں یا
شادی کے بعد تو اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے پہلے آپ کے گھر میں ایک نیا سدسیہ آتا ہے اس کے اخراجات پھر شادی کے بعد آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کے اخراجات ان کے خرچے اور آج کل تو بچوں پہ کافی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اگر ہم دیکھو گ کہ بچوں کی تعلیم کی بات بچوں کی تعلیم میں آج کل پہلی ہم اسکولوں کی فیس کی بات کریں آج کل ایک ہزار دو ہزار اس سے زیادہ فیس ہے اس کو
جی جی ایک ہزار دو ہزار چھوٹے چ اگر دیکھے تو زیادہ بڑے اسکولوں میں بھیجے نہ ہی تو پھر بھی ایک ہزار دو ہزار مہانہ خرچہ ہو جاتا ہے ب
وہ بھی خالی ایک فیس پہ اس کے بعد کتابوں کا خرچہ اس کے بعد پھر اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس پہ چار پانچ ہزار کا خرچہ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ مہینے کے مشکل سے تیس چالیس ہزار کماتا ہے اس کے لیے ایس ابھی کے ٹائم پہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے یا کوئی ایسا نوجوان جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کماتا ہے تیس چالیس ظار اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے اس کے بعد پیسے جمع کرے کہ اس کی شادی پہ خرچہ جو ہوگا اس کے بعد شادی کے بعد کے اخراجات جو کہ بڑھ جاتے ہے
جی بالکل وہی بات ہے کہ اسی لیے بہت سارے نوجوان آج بول ہیں کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے کیونک معاشرے نے شادی کرنا بھی ایک بہت بڑا ایک مشکل پیدا کر دی اس میں پہلے کے زمانے میں تو ایسا کچھ ہوتا تا نہیں تھا پہلے دیکھتے تھے اچھا بندہ ہے ہاں کر لو شادی اس کے ساتھ
پہلے کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارے والدین ہیں ان کے کے ٹائم پہ ان کے وقت میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو ان میں زیادہ رو سمات نہیں ہوتی تو ان پہ زیادہ خرچے نہیں ہوتے تھے
جی بالکل اور اس ٹائم مہنگائی بھی بہت کم تھی
ہاں مہنگائی زیادہ نہیں تھی آج کے آج کے کے دور میں مہنگائی تو آسمان آسمان چھو رہی ہے اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے آج کے دور میں جس سے ایک شخص کے لیے اپنی اخراجات پوری کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے
بالکل بالکل یہی باتیں ہیں اسی لیے شاید آپ کا وہ دوست بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ اگر میں زندگی میں پورا کامیاب نہ ہو پایا تو میں شادی ہی نہ کروں
ہاں مجھے لگتا ہے اس کا ارادہ صحی اس کو شادی پھر نہیں کرنی چاہے اگر وہ یہ اس کی یہ سوچ بہت زیادہ اچھی ہے کہ اگر وہ نہیں کما پاتا ہے زیادہ اچھا تو وہ دوسرے کسی
تباہ نہ کرے جی بالکل بالکل بالکل
اور بتائیے آپ آپ کو کب جانا ہے شادی پہ
مجھے تو پچیس کو جانا ہے شادی پہ
اچھا ٹھیک آپ کے بھی خرچے ہونے والے ہیں شادی پہ کیونکہ دعوت پہ جانے والوں کے بھی کافی زیادہ خرچے ہوتے ہیں آج کل
جی ہوتے تو ہیں لیکن ان سے تو کام ہی ہوگا کیونکہ میرے دوست کا تو بہت ہی زیادہ خرچہ ہونے والا ہے
لیکن وہ جو آپ خرچا کرو گے آپ وہاں پہ ان کو جو کہ ہم اپنے کلچر میں اپنے ماحول میں بولتے ہیں اپنے معاشرے میں جو ہم بولتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں کچھ تحفہ وغیرہ
جی
آپ کو تو اس پہ بھی خرچہ ہونے والا ہے
جی جی وہی تحفے وغیرہ لفافے وغیرہ لیتے ہیں ان میں کچھ پیسے رکھتے ہیں وہی سب چیزیں کرتے
اور شادی جن کی شادیا ہوتی وہ پھر یہ وہ پھر یہ تحفے یہ جو ہم دیتے اپنے پیار سے تحفے دیتے ہیں ان کو وہ پھر یہ استعمال کرتے اپنی شادی کے کچھ اخراجات پورے کرنے میں
کا جو ان کے شادی پہ کچھ پیسے لگے ہوتے ہیں تو وہ اس اس میں تھوڑا سا جی ان کو تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے اس سے اور یہ بھی انسان آپ کی خوشی سے دیتا ہے کوئی دو ہزار دیتا ہے کوئی ہزار دیتا ہے
صحیح بات ہے آپ کتنا دینے والے
میں سوچ رہا ہوں ہزار تک کر لوں
نہیں ہزار تو آج کے کم دور میں بہت زیادہ کم ہے
جی کام تو ہے لیکن آپ
میرا یہ خیال ہے اگر میرے اس دوست نے شادی کہ جو کہہ رہا تھا میں شادی نہیں کروں گا اگر اس نے شادی کی آگے جا کر میرا یہ خیال ہے کہ میں اس کو چار پانچ ہزار تک بھی اس دور میں اس ٹائم پہ کروں یا پھر اس سے کچھ زیادہ ہی کرو
بہت ہی بہت خوب ہے آپ کی سوچ بہت خوب ہے لیکن ابھی تو میں بے روزگار ہوں تو ہزار دینا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے تو اب ج جتنا ہو سکے تو اتنا ہی کر پاتا ہے انسان
ہاں صحی بات ہے جتنی چ چادر ہے پہ فھیلاؤ صحیح بات ہے
جی جی
آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کی شادی کب ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے
میری شادی کب ہو سکتی ہے وہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کا وہ دوست سوچتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہاں بن کے دکھانا ہے پہلی زندگی میں کچھ کرنا ہے جس سے میں میں بھی خوش ہوں میرے گھر والے بھی خوش ہووں پھر شادی کا سوچیں گے کیونکہ ایسا نہیں کہ میں زندگی میں کچھ کر نہیں رہا ہوں اور میں دوسرے کی زندگی بھی اسس میں خراب کر رہا ہوں
صحیح بات ہے آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے میرا تو ارادہ جلدی شادی کرنے کا ہے اس لیے جلدی جلدی کامیاب ہونا ہے تاکہ میں اپنے دوستوں کو دعوی دے سکوں
جی بہت خوب آپ کی سوچھ بہت خوب ہے امید ہے آپ مجھے بھی اس دعوت میں بلائیں گے
اگر اللہ تعالی نے چاہا اگر زندگی رہی تو آپ کو بھی بلائیں گے
انشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے اس بارے میں بات
جی مجھے بھی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی اس بارے میں آپ کی بات اس بارے میں آپ سے بات کر کے ایسا لگتا ہے دل کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو گیا
جی جی بالکل بالکل
امید ہے پھربھی دوبارہ ملاقات ات ہوگی تب تلک خدا حافظ
خدا حافظ